السلام علیکم السلام علیکم اور بتاؤ
او گئی ہو گئی ہو کا چالا پانی ہو گ کیا
ہاں ہو گیا یار
ہاں ضوری ہے یار ان کے لیے بھی چلا پانی ضروری ہے
ضروری ہے نہیں تو پھر ناراض ہو جاتے ہیں یار
اچھا اچھا اچھا یہ بات ہے
ہاں سار سو چھبیس ہے تھی اگلی بار
او پھر کیا ہے پھر آپ نے دیکھی نہیں تو جائے گی صحیح یارو تو
ہاں
کیونکہ گیارہ منٹ میں ہوگی چھ سو سیاٹھ بارہ ساھ بارہ منے کل کی
ہاں
تو ساھے بارہ منٹ میں نہیں جائے گیار وہ
وہ ب دیکھی نہیں تھی
و بیچ بیچ میں ت کیا ہے نا اپن جلدی جلدی نکلیں
میں لگ گیا تھا میں
اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں وہنا میں بھی کیا کچھ کام کر رہا تھا بات کر رہا تھا اس وجہ سے میں نے دھیان د
ہوں
اور بتاؤ بھائی جان
بس جک ہوگتی آج آج آج پر آج پھر واپس ہو گئی تھی ماتا بڑک پھر واپس پر سولوشن ہو گیا
تو بس سبھی ان کے نام سے فم بھر دو شام کو ہ
ہاں سام گن سے ہی کر لیں گے بعات پانچ منٹ تو پانچ کال سے ان سے کر لوں گا نا پر پتا نہیں یار ان کی ہوگی جاننی ہوگی اور ان کے وہ ج پے بھی تھوڑی پرابلم کرنے لگی ہے یار
بیس پہ لےسج کیا کام آ گیا آپ کے اپنے تو بس وہ کول اٹھانے کا دکھنا چاہیے
ہوں دیگ جائے گا ہو تو
بس اور سے اور سے پھر فرق نہیں پڑتا
ہوں وہی ہے
وہ دکھ جائے گا تو اپن کو تو ب اٹین کرنی ہے
وہ تو وہ تو دکھتا ہے
بس پھر وہ دکھ جائے گا تو کام چل جائے گا تو دانت میں تو جیسے میرے سے کرو گے نا تو جیسے جس ٹائم بھی آپ س سے نکلو نا اس ٹائم ان سے کر لینا کیونکہ پرسوں میں پھر کوٹا جا سکتا ہوں تو اس دن سے نا میر سے بات نہیں ہوگی
آپ کب کراؤ کملیٹ کر پے
ہاں آج میر سے لو کل میر س لو
ہوں اور دس ہی تو ہو جائے گا تیرا پانچ تو تری نمر
ہ وہ سب اس بار کیا ہے بھائی بھائی یعنی رو سے اس کے بارے میں اس پہ بات نہیں کرنی بالکل بھی تو وہ اپن پرسن سحی بات کریں گے اس میں نہیں کرنی بالکل بھی نام نہیں ہےا انہوں نے صا بنا کر رکھا ہے
اچھ اچھ اچھاٹھیک ہے ٹیک ہے
تو اپن ایسی چیز پرسن
ہاں تو پھر جی میل آئی ڈی کے بارے میں بتاؤ آپ
چرچا اپنا اگلی کوول وغیرہ
ہاں وہی ہے میں نے یار کوشش کی تھی مطلب اگلی بار جی مطلب میں بتاؤں نا آپ کو
ارے وہ تو میں سکھا دوں گا آپ کو نائٹ میں نائٹ میں اوپر بیٹھوں گا میں چھت پہ میں آپوں سے ٹائم بنا کر سکھا دوں گا ان کا موبائل ہےساتھ میں بناتے چلنا
اچھا اچھا
سکھاتا ہیں تھوڈا کر رہا تھا کس وجہ سے پڑی ان ابھی بھی میں آپ کو بتاتا تھا نہ
ہمم میں ابھی جگل پور آ رہے ہوں
ارے نہیں نہیں دقت آ رہی ہے لیا سبزیا خراب ہوری ہے خراب ہو رہی اوپر کل میں دیکھنے بھی گیا تھا میرا وچار یہ تھا کہ اس کو کر کے نیا لے لیتے ہیں
ہمم
تو جیسے انہیں مہلھر انہوں نے لے رکھا تھا نا تو میر کھولنے کا و چار نہیں کا میں نے کہا اس کو چینج کرا کے لے لیں نہیں ابھی تک نہیں کھولا نہیں ابھی نہیں کھولا
تو بات کر لیتا نا ایک بار وہاں جاگی یار کے یہ بات ہے میں
کیا کل کل ہویا ہے مانگ رول کی ایک ایک دکان پہ کل ہو کے گ یہ لیٹر جو اس میں ہے ایک سو تیاسی لیٹر ہے یہ لیٹر سولہ ہزار کا ہے ہاں بس اس کی ایک ریٹنگ ہے اس کی تین ریٹنگ مل جائے گی باقی زیادہ اندر نہیں ہے ایل جی میں رور تھوڑ اندر سے کیا ہو مبوط پارٹ مل جائں گے جو نریندر بھائی جانے نا بول رہے تھے کہی اپ وہی پارسل کے لیے جاری ہوناا تو بچ جاؤ کیونک پارس تو کیا جس ٹوٹے خراب ہو گے نا
ہمم
تو نئے پارٹس مل جائیں گے اپن کو
ہمم
اندر کے کیکہ جیے اندر کی ٹے وغیرہ سبال کےل ڈؤن ہے نا اس میں
ہوں ہوں
بسبی ہے
ہاں ہاں وہ تو سمج گیا میں
تو خچ ہے یہ تو مل جائے یہ مل جاتی نا شید نہیں مل
ار پارس کے لیے تو مزہ پھر اغگر یہ چیز کے لیے جا رہا ہو تو میں بھیی بنا کر رہا ہوں چیز کے لیے تو
ب تو وہ تو مل جائیں گے شاید آپ کو بھی دوبارہ
تو میرے میرے پس پڑی ہے ایکسٹا پلیٹے دے د د گا
اچھا تیر پاچٹ پڑے آؤ تو پھر اپنا جو پیمٹ ہوگا جو دھ لیں گے تو سمجھ لیں گے کتنی اے اب تو کون س ابھی نکالوں گا اب دو سال تو نہیںٹوٹے تھ ایک
بھائی نیچے کا وہ اپنا جو ڈبا رہتا ہے نا وہ کچھ پانی وہنی ب اس بھی ڈبے پہ
ہاں
کوئی ایک سنگل ہے بیکی ڈبل ہے میرے سارے فریج میں
تو وہ فریج والا تو خراب ہی نہیں ہوتا برف کا وہ کیا بول رہے نیچے سبزی رکھتے برف کا یہ دو چیز خراب نہیں ہوتی خراب ہوتے ہیں جو اپنی وہ ٹرے رکھتے ہیں نا اور چیزیں وہ وہ کیا ہلکی میں زیادہ ہے
وہ وہ بتل بتل تھ دن کا گ وہ بے ب د نہیں کا ک ن
ارے بیج کی دکان ہی نہیں رہتے کیا جس میں دودھ رکھ دے سبزی کچھ بھی رکھ دے ہاں وہی وہی کیا ہے مطلب اس میں اس کے ہیں تار کی جیسے کٹوری وغیرہ لگ ڈھکتے ہےا
ہوں
تو ڈگڑے ڈگڑے ہلتی ہے
تو میرے پاس کاج کی وہ لے لینا
اور دوسری چیز یہ کیا ہے ہلکیتنی ہے کہ جسے میں نے ہاتھ سے ل نا بھ نا نیو جاری ب بھی مطلب اب نہیں تو تجھے پتا ہے کچھ نہیں ہوا لیکن سال دو سال میں ختم ہو جائے گی
ارے میرے پاس ڈبل ڈبل دو تین تین ہے
اچھا تین ہے تو دوری تو چاہیے پرن کو بیچ کی تو ہاں تو ایسا کر لیں گے ان کو اپن ہ پیمن ہو گیا جو دیک لیں گے اور کیامجھیں گ نہیںیٹ پ دیک کے کر لیں گے اور کیا پیمنٹ کیا تو کوئی ای سو نہیں ہوتا ارے پھر بھی یار تیرے بھی گھر پہ تھوڑی بنی ہے یار یہ کہ تو جس دوست ہے تو یہ ہے مارکٹ سےیرے کو تھوا ڈسک دے کے کم میں دے ستا ہے اور کیا ہے ارے نہیں تھوڑا کم کر کے کر لیں گے اور کیا اس میں
کچھ بھی نہیں تیرے ٹے تھ دن فون کر دینا یا پھر تو جانا میرے پاس سے لے جانا پر وہ پتا نہیں سائز کا فرق پڑے گا پر اپنے اپنے ف فج کا سائز کا فرق پڑےا وہ
کتنا لیٹر ہے صاف کرو اس کو کتنا چوڑا ہے تو اس تھوڑی لکھ رہی ہے بنا ل لیٹر دیکھ یہ سے ل لیٹر لکھ رہا
پر چ جسا پ پلیٹ ہے گس گار س کان
ہاں وہ تو کبھی آب آئے جائیں ادھر آؤ گ اب تو ابھی تو جیے مالے کل کھولیں گے تو ابھی تو ٹوٹ گیا ہی نہیں دو سال مان لے تو دو سال بعد تو کب ادھر آؤ ہوا میں دکھا دوں گ آپ کو
ہاں وہ تو دقت نہیں ہے پ مارے میر پاس پلگ میرے بڑے ہوئے ہو تو دونوں
آپ کا تو جیسے میرے کو لگتا ہے جہاں تک بڑے ہوگئے یار ہ کیکہ میرا ایک سو تیاسی لیٹر
بھائی اگر ایسے ٹ چیزوں کے لیے جا ہے نا تو ان لیے تو مزہ بھی نانا مطلب کائے کے پیس لگا
میں نے ابھی کل جو ریٹ دیکھے ہے نا تو یار سیم چیز مطلب یہ ابھی سولہ ہزار کے آس پاس آ رہی ہے کیا چیز
وہ تو اپن کیا ہے یار کھول کے دیکیں گے نا کھول کے دیکھیں گے نا جب بھی پتتا چلے گا چیز
ہاں وہی یہ تو ان چیزوں کو دیکھناا پ پ کی دیک رہے تو ان چیزوں کو دیکھ
نہیں مطلب وہ تو اپن لگائیں گے اس میں چیزیں رکھیں گے جبھی تو پتا چلے گا نا ب
ہاں ہاں ہاں وہی ہے اگر اچھے سے چل رہا ہو تو کیا ہے اپنے کونی دو جیادہ کیا رکھتا ہے یار کھانے ہی پینے کا رکھتا جیادہ
نہیں یہ دودھ سبزی مین تو دودھ سبزی ہے نہیں نہیں رہتی ہے جیسے بدھوار کو لے کے تین چار دنی آ گئی تو سب وغیرہ تو آتی آئی ہو ہی جاتی ہے آپ
آپ لوگ مول میںتے ہو اگر رسٹا سب جلا رہے ہو تو بنا مطلب یہیار
بائی جان دو کلو مٹر پڑتا ہے نہیں آا
پڑھا پڑھا ہے ہمارے توبار ریگولر ہے تو روز ہی لیتے سبزی روز آتا ہے روز ہی لیتے ہیں
گاؤں میں
ہاں یہ نہیں کہسٹر بھائی کل آئے گا نہیں آئے گا تو اس کے لیے ٹینشن نہیں ہے نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں دال بنائیں گے
ہاں وہ تو
ہو ہے
ان کو د تھا نا متبائی نا تو اب اس کو کیا ہے تھوڑا لگا کے دئے ہیں تو پھر پتا چلے گا
ہاں ایک بار اس کو لگا کے دیکھ لے کیا فرق پڑتا ہے کیا نہیں پڑتا ہے رات اور چیزیں مکھنا اس میں چویس گھنٹے تک تو اسے بنا مطلب ایسے چل نا اس کو
اچھا مطلب جیسے کل کل کھولیں گے تو کچھ بھی نہیں رکھے دودھ وغیرہ بھی نہیں رکھے ڈلی جانا ڈلی جانا تین سو یہ ج سامنا مطلب ایسے خالی چلیں پھر تو ایسا کرتے نا پر خ کر گے س شرو کر دیں
نہیں اگر جب بھی چل گ نا میں میں بتاوں چویس گھنٹےک اس میں کچھ بھی رکھنا نہیں ہے بای اڑتالس گھنٹ تیرے پر چوبیس گنے تو مان نہیںز کے اس میں
مطلب ایک دودھ گو کو ن چےگ اییا
ہاں بالکل بھی مت رکھنا کالی چلاتے اس میں ہاں یہ وشش دھیان رکھ نا اس میں کیونکہ گیسوں گیس ہوتی ہے نا ڈولے کی زر ہو جاتا ہے
اچھا اچھا اچھا اچھ تو مطلب کل پ شروات کرے تو خالی کریں میں تو سوات بھائی کل سے کیا بولتے ہو اس کا شبارمب کرتے تھے میں نے کل سے
اسٹارٹ کر د ہے نا پر چوبیس گھٹے تک تو مطلب بالکل بھی پینے کھانے پینے کی چیز مطلب کہ بالکل بھی
پل نہیں یہ تھا کہ کل جیسے اس کی مطلب کہ تھوڑے مطلب وہ تلک نکال کے اور وہ کر دیتے صبارم وہ گنیش جی کا نام لے بس ہو اور گیا پوجا کون سین کی چیزیں کی پوجا ہوتی ہے بس ایک بار ہو تھوڑا ٹپکی لگا دیتے تلکی تو چاول ڈال کے گنیش جی کا نام لے
اور تو آپ تو رہے ہو تو پھر آپ لوگ تو مطلب تھوڑا فرق تھوڑے پڑ
فرق پڑے گا ایسے ہی تو زیادہ پوجا ایس توھوری کرے نہیں کر رہتی لیکن آ کے پا چاول چلا لیکن دو ہہ
کچھ نہیں کیا میر تو کولر لایا تھا آتے سیدھا سا ٹھنڈا کر کے چلایا بنداس ہوگئی فلاح من کی چل
میں نے نکھا کے بعد جو کولولو آئے تھے میں نے کچھ شروعات نہیں کیا تھا سب ایسے ہی کیے تھے ان کی تو میے نے ہاں ابھی تو صابوپ لیں گے نا ابھی کر لے گی تھوڑا بہت صبح صاف کر لے گی وقت لگے گا نا بھائی جان اس میں بھائی جان ہی ہوگی ہے نا خدا حافظ
ٹھیک ہے دوسری کال کرتا ہوں میں
خدا حافظ
خدا حافظ